حکم بھائی کیا حال ہے بھائی میرے ا بہت دن بعد یاد کیا سب خیرت تو ہے نا سب ٹھیک ٹھاک ہے ہے نا وہاں
وعلیکم السلام میں بالکل ٹھیک ہوں یار بس تھوڑا مصروف تھا آج کل تم سناؤ تمہارا کیا کیا چل رہا ہیں اور گھر میں سب کیسے ہیں امی ابو کی طبیعت کیسی ہے
شکر اللہ کا یہاں سب بالکل ٹھیک ہے اب وہ اب تھوڑا آرام کر ہیں اور امی بس سارا دن گھر کے کاموں میں لگی رہتی ہے انہیں تو بس گھر چمکانے کا شوق ہے تمہارے گھر پر سب کیسے ہے اور تمہاری بہن کیسی ہے اس کی تعلیم کا سلسلہ کیسا چل رہا ہے
بس بھائی یہاں بھی سب مزے میں امی ابو بالکل خیریت سے ہیں اور بہن کا تو پوچھو یہ مت آج کل اس کے آخری امتحان چل رہے ہیں تو بس دن رات پڑھائی میں مصروف رہتی ہیں کمرے سے باہر ہی نہیں نکلتی ہے لگتا ہے کہ پوری کتابیں یاد کر لے گی اس بار چلو اچھی بات ہے محنت کر رہی ہے ویسے یار اگلے ہفتے جو تہوار آ رہے ہیں نا اس پر کیا ارادے ہیں تمہارے
اچ ا یار اس بار تو پورا خاندان ہمارے گھر سے آ رہا ہے بہت مزے آنے والے ہیں لیکن ساتھ ہی بہت کام بھی بڑھ گیا ہے گھر کی صفائی اور تیاریاں ابھی سے شروع ہو گئی ہے امین تو سب کو کاموںوپر لگا دیا ہے میں تو ابھی سے تھک گیا ہوں صفائی کر کر کے تم بتاؤ تم کیا کر رہی ہو اس بار
ہ کیا بتاؤ بھائی ہم تو ہمیشہ کی طرح صبح نماز کے بعد پہلے دوستوں سے ملیں گے پھر گھر پر سب عزیزوں اور قریب آئیں گے مجھے تو بس تہوار کھانے کا انتظار رہتا ہے ویسے اس بار کھانے میں کیا کیا کیا بن رہا ہے تمہارے گھر امی نے کچھ خاص سوچا ہے کیا
ا کھانان کا تو پوچھو ہی مت ابھی سے سب طے ہو چکا ہے صبح میٹھے میں امی ہمیشہ کی طرح مز دار کھیر بنائیں گی پھر دوپہر کے کھانے کے لیے بریانی قورمہ اور کباب تو لازمی ہے اور ہاں میری بہن کہہ رہی تھی کہ وہ اس بار کوئی نیا می خود بنائیں گی شاید اب دیکھتے ہیں کیسا بنتا ہے سن کر ہی منہ میں پانی آ گیا نا
وہ یار ہاں سچ میں مجھے سن کر مزہ آ گیا مجھے تو تمہاری امی کے ہاتھ کی بریانی سب سے زیادہ پسند ہے پورے شہر میں ویسی بریانی کہیں نہیں ملتی ہے ا اس بار تو میں سب کام چھوڑ تمہارے گھر ضرور آؤں گا کھانے پچھلی بار بھی جو قورمہ بنا تھا نا اس کا ذائقہ اب تک یاد ہے مجھے
ہاں بالکل بھائی تمہارا اپنا ہی گھر ہے جب دل کرے آ جاؤ بھائی بلکہ صبح ہی آ جانا تاکہ سب ساتھ بیٹھ کر کھائیں اچھا یہ بتاؤ تیوہار کے بعد جو چار پانچ دن کی چھٹیاں ہیں اس میں کہیں باہر گھومنے جانے کا ارادہ ہے کیا یا بس گھر پہ ہی آرام کرنا پسند کرتے ہو
نہیں یار سوچ تو رہا ہاں سوچ تو رہے ہیں ابو کہہ رہا تھا کہ بہت وقت ہو گیا ہم سب ساتھ میں کہیں باہر نہیں گئے تو تہوار کا فورا بعد ہم ایک چھٹی سے کھان خاندانی سیر پر جائیں گے سب کا بہت دل ہے کہ اس بار کچھ دن سکون سے گزر جائیں گے روز روز ہ کہ اس باغ دوڑ سے سب تھک چکے ہیں
ہاں بھائی یہ تو زبردست ارادہ ہے کہیں پہاڑوں کی طرف جا رہے ہو یا پھر سمندر کی طرف گھومنے کا خیال ہے اس موسم میں تو پہاڑ بہت حسین لگتے ہیں ہر طرف سبزا ہی سبزا ہوتی ہے
ہاں بھائی ہم لوگ پہاڑوں کی طرف ہی جانے کا سوچ رہے ہیں وہاں کا موسم بھی بہت اچھا ہوتا ہے نا اور شہر کا شور سے دور تھوڑا سکون بھی میڈیکو کچھ دنوں قدرت کے قریب گزاریں گے تو سب کا ہن تازہ ہو جائے گا تم سناؤ تمہارا سیر و تفریح کا کوئی سلسلہ نہیں ہے اس بار
ہاں میرے گھر والوں ہیں سس تو اس بار کوئی لمبا ارادہ نہیں ہے کیونکہ ابو کا تھوڑا کام ہے لیکن ہاں میں اور میرے کچھ پرانے دوست سوچ رہے کہ دو تین دن کے لیے ا قریب ہی کسی جنگل یا جھیل کے پاس خیم بازی کے لیے چلے ا وہاں تھوڑا سکون ملے گا دوستوں وغیرہ کے ساتھ
ہاں یار خھییمہ بازی بھی بہت مزے کی ہوتی ہے یار آ رات کو کھلا آسمان کے نیچے آگ لگانا پورے دوستوں کے ساتھ بیٹھ بیٹھا کرنا اور اور مگ میں گانے الگ ہی مزے ہیں اس کےے یار ویسے سب اس سب کے سامنے تمہارے پاس ا اپراہی یا کراائے پر لوگ کراائے پر لوگے
اچا خیماں تو کراائے پر دیکھتا ہے کچھ سامان تو میرے پاس پہلے سے ہے جیسے ایک چھوٹا خیما اور سونے کا ٹھیلا ڈھیلے لیکن باقی چیزیں جیسے بوٹی کتا کباب کا سامان اور بڑا خیمہ ہم سب دوست مل کر کرائے پر لیں گے لیکن اس بار خرچہ بھی بانٹنا پڑے گا اب کا بہت زیادہ خرچہ ہونے کا امکان ہے سب مل کر تھوڑا تھوڑا خرچا کریں گے تو بار ہی نہیں پڑے گا کسی پر بھی
واہ بھائی یہ بہت صحی طریقہ ہے ویسے وہاں کھانے پینے کا سلسلہ ہوتا ہے تم لوگ خود پکاؤ گے یا پھر باہر سے لے کر جاؤ گے کیونکہ جنگل میں تو کوئی دکان ملتی ہی نہیں ہے آسانی سے بس
یار آدھی تیاری تو گھر سے ہی ہو کر جائے گی امی اور بہن نے کہا ہے کہ وہ گوشت کو مسالے لگا کر پیک کر کے دیں گی تو وہاں بس ہمیں آگ جلا کر سینکنا ہوگا باقی باقی کہ ہلکا پھلکا سامان جیسے روٹی انڈے اور باقی چیزیں ہم راستے ہی سے ہی خرید لیں گے ایسے سفر میں خود پکانے کا الگ ہی مزہ آ جاتا ہے چاہے جلی ہوئی روٹی ہی کیوں نہ بنے کچھ دوست تو کچھ دوستوں صرف کھانے آتے ہے کام کچھ نہیں کرتے
ہاں ہاں بھائی صحی بات ہے وہ جو جلی ہوئی روٹی اور دوئیں والی چائے ہوتی ہے نا یار اس کا سواد ہی الگ ہوتا ہے کیونکہ اس میں دو سو کی محنت شامل ہوتی ہے نا ویسے جب تم پہاڑوں پر جائیں گے نا تو میری امی نے بھی ابھی سے سوچا ہوا ہے کہ راستے کے لیے کیا کیا کیا کرنا ہے انہیں لگتا ہے کہ ہمیں راستے میں بوک لگ جائے گی تو وہ بہت سارے کھانے پینے کی چیزیں پیک کر رہی ہے جیسے ہم کوئی ایک سال کے سفر پر جا رہے ہیں
ایہ امیا امیاں تو ایسی ہی ہوتی ہے یار انہیں ہمیشہ فکر رہتی ہے کہ ان کا بچہ ج بوکا نہ رہ جائے چاہے تم دو گھنٹے کے سفر پہ جا رہے ہو یا دو دن کے ان کا کہنا پورا خاندان کھا سکتا ہے ہاں ان کا کھانا پورا خھاندان ہی کھا سکتا ہے میرے گھر میں اب جب کوئی باہر جاتا ہے نا تو امی پورا دکان ہی پیک کر کے دیتی ہے ان کو ڈبوں میں
ہاں یار بالکل سچ کہا ابو تو کہتے ہیں کہ آدھا تھالی تو صرف کھانے کے ڈبو سے بر جاتا ہیں لیکن سچ ہ کہوں تو جب راستے میں لمبی مسکراہٹ کے کے بعد گاڑی رک کر سب ساتھ بیٹھ بیٹھتے ہیں نا اور امی کا بنایا ہوا کھانا کھاتے ہیں تو لگتا ہے کہ سب سفر کا اصلی مزہ وہی ہے اینڈ ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہوتی ہیں اور ہاتھ میں گرم کھانا ہو مزہ ہی آ جاتا ہے بھائی
ہاں یار گھر والوں کے ساتھ گھومنے کا اپنا ہی سکون ہے جب ہم چھوٹے تھے نا تب کی بات یاد ہے جب ابو سب کو ایک ہی گاڑی میں بٹھا کر لے جاتے تھے اور راستے پر ترانے اور نگمے چلتے تھے ہم سب پچھلی نشات پرر نشاست پر بیٹھ کر کتنا شور مچاتے تھے
ہاں ہاں ہاں بھائی یار ویسے ہی دن یاد دلا دیے تم نے اب تو سب اتنے مصروف ہو گئے ہیں نا کہ ایسا وقت نکالنا ہو جاتا ہے ہاں ہاں اس لیے اس بار جو اوبو نے کہا کہ کہ چل چلنا ہے تو میں نے اپنی ساری مصروفیت ختم کر دی بھائی بہن نے بھی کہا کہ اتحام کا فورا بعد اس کو ایک وقفہ چاہیے نہیں تو اس کا دماغ تھک جائے گا
صحیح فیصلہ کیا ہے بھائی تم نے امتحان کے بعد تو وقفہ بہت ضروری ہوتا ہے تمہاری بہن نے تو بہت محنت کی ہے اس بار میں نے دیکھا تھا جب میں پچھلے ہفتے تمہارے گھر آیا تھا نا وہ تو سیدھا ملنے بھی نہیں آئی بس کمرے سے ہی سلحم کیا تھا مجھے تو ڈر لگا تھا کہ کہیں غصے میں کتاب ہی نہ پھینک دے مجھ پر
ہاں وہ تھوڑی سنجیدہ لے لیتی ہیں پڑھائی کو لیکن چلو اب جیسا ہی سیر پر چلیں گے تو اور اس کا ذہن بھی تازہ ہو جائے گا ویسے تمہارا تہوار کے کپڑوں کے لیے سلسلہ ہے کچھ کچھ نیا خریدا یا پرانا پرانانی سے ہی کام چلاؤ
ایا یار میں نے تو ایک سادہ کرتا پاجامہ لیا ہے زیادہ تر تو تہوار والے دن گھر پر ہی رہنا ہوتا ہے یا پھر غریب کے دوستوں سے ملنا ہوتا ہے تو زیادہ بھاری کپڑے پہننے کا دل نہیں کرتا چلو یار اب تو اچھا ہی ہوا کہ ہم نے آج اتنی زیادہ باتیں کر لی اب کبھی مصروف یات چھوڑ کر کبھی ہمارے گھر چلے آنا تو اور زیادہ تفصیل سے بات ہوگی ٹھیک ہے نا بھائی
ہاں ہاں بالکل بھائی کیوں نہیں ہے بالکل بالکل آپ سے بات کر کے اچھا لگا بھائی
مجھے بھی آپ سے بات کر کے بےحد اچھا لگا چلو یار اپنا خیال رکھنا اور اپنے ابی ابو کو میرا سلام دینا اللہ حافظ میرے بھائی
اللہ حافظ اب بھی اپنا خیال رکھیے گا بھائی
ج